السلام علیکم
بلی کا مسل آپ کیسے ہو
احمد اللہ میں بالکل خریت سے ہوں آپ سنائیے کیسی ہیں
میں ٹی ہوں آج آپ کا دھ لیتا گتا
آج کا دن کافی مصروف رہا لیکن اچھا گزرا آپ کا دن کیسا رہا
میرا دن بھی بہت ہی اچھا رہا میں کچھ کرریلو کام کیے پھر تھوڑی دیر کے لیے کتابیں پڑھی
بہت خب آب کو کس طرح کی کتابیں پڑھنا پسند ہے
جی مجھے ادب شاعری تاریخ کے مطابق کتابیں پسند ہے جی انشاء اللہ آپ کو کیا پسند ہے
اناء اللہجھے مجھے بھی شاعری پسند ہے خاص طور پر غزلیں ہیں
ار اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ کا سکر کیا باقی پھر آ
آپ کی آواز تھوڑی صاف نہیں آ رہی
آواز نہیں اری
ہاں جی
ہاں کیے یاد ہو تو سنائیے گا
ہاں دل ہی تو ہے دل ہی تو ہے نا سنگوں کے درد بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم بھی اگر تیرینکھوں آنکھوں میں آنسو آئیں گے
بہت خوبصورت سے ہے ساعری دل خو چھو جاتی ہے ان شاء اللہ بس ایسے ہی سنا کےے اللہ آپ کا بھلا کرے ہلو
آپ کی شاپ کیا ہیں
ہیلو
آپ کو میری آواز آ رہی ہے
جی ہاں جی ہاں آ رہی ہے مجھے کتابیں پڑھنا نئی چیزیں دیکھنا کھانا پس کھانا پکانا اور جگہ جگہ گھومنا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے
کھانا پکانے میں آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے
مجھے بریانی اور قورمہ بنانا اچھا لگتا ہے اور مجھے خاص طور پہ کٹھل کی بریانی بنانا بہت پسند ہے آپ کو کیا پسند ہے
مجھے بریانی بہت پسند ہے شاید ہی کوئی ہو جسے بریانی پسند نہ ہو ان شاء اللہ
یہ بات تو صحی ہے
آپ کو سفر کرنا پسند ہے
جی ہاں مجھے سفر کرنا تو بہت ہی پسند ہے نئی نئی جگہ دیکھنا نئے نئے لوگوں سے ملنا نئی نئے سفر میں نئی نئی فوٹو لینا اور نئے ن پہاڑیوں پر جھرنے وغیرہ دیکھنا مجھے بہت پسند ہے
کشمیر کے کی وادیاں کتنی خوبصورت لگتی ہیں آئیے گا کبھی آپ جبھی آپ کو کشمیر آنے کے
نہیں وہی م جی ہاں بالکل یہ سال لان نے چاہا تو بالکل آئیں گے کشمیر کی بادیاں دیکھنے کے لیے بالکل آپ کو بھی بتا دیں گے جب ہم آئیں گے جب
آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے ویسے کشمیر کے اندر
مجھے تو کشمییر بہت پسند ہے ب کی خوبصورتی بے مثال بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ کو پسند ہے کیا
میں نے بھی کشمیر کی بہت تعریفیں سنی ہیں میں نے وہاں پر دیکھا ہے بہت سارا سمے بتایا ہے ان شاء اللہ کبھی جانے کا موقع بھی ملے گا
نہیں چلہ ہاں انشاء اللہ آپ کو کشمیر جانے کا موقع ضرور ملے گا انسان کو ہمیشہ اپنی امیدیں رکھنی چاہیے امیدوں کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے ایشاء اللہ من کی من میں نہ رکھنی چاہیے
بالکل صحی فرمایا آپ نے ویسے آج کل آپ کیا سیکھ رہی ہیں
جی میں اردو زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے اردو آپ کو پسند ہے کیا
اچھی بات ہے اردو ایک بےحد
مورےنا جاتتے ن وہ ہاں جی ان شاء اللہ اس کی ن نجاکت اورم خاص مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے میری امی جان کو بھی بہت ہی اردو آتی ہے مجھے تو میں بھی سیکھ رہی ہوں
آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ کو علم سے بھی کافی دلچسپی ہے
جی ہاں سیکھنے کی سیکھنے کی کھی نہیں چاہیے
میں بھی یہی مانتا ہوں اور دیک کچھ نیا سیکھنا چاہیے
عشا اللہ جی بالکل یہی انسان کی ترقی کا راستہ ہے ایشاء اللہ نے چاہا تو سب کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اللہ کی کرپا سے اور آپ سنائیے جی کچھ آئ گے
آپ کچھ نہیں بس اپنا سمے گزار رہے ہیں ان شاء اللہ ابھی عید نکل کے گئی ہے آپ سنائیے
جی ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں آپ سنے اور سب کہری اچھے
ہاں جی سب پری یار ابھی آپ کے آپ کو کھانا بنانا اچھا لگتا ہے تو عید پہ آپ نے کیا بنایا تھا
جی ہاں آپ آپ جی ہاں عید پہ تو پت ہے آپ کو نئے نئے رشتے دار آتے ہیں نئے نئے لوگ آتے ہیں عید پہ تو وہی بکرریے کی قربانی دینی پڑتی ہے
ہاں یہ تو صحی تھا
ہاں عید پہ تو بچے ہی قربانی دینی پڑتی ہے نئی نئے رشتے دار بھی آتا ہے خاص کر کے بچے جان تو بہت ہی انجوائے کرتے ہیں عید پہ
ہاں یہ تو صحی ہے عید ویسے عید اچھا تہوار ہے دسمانی
نہیں ہاں ہمارے لیے تو عید کافی اچھا تیوار ہے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کو ع سے بھی کافی دل دلچسپی ہے
جی ہاں کیونکہ مسلمانوں میں یہ ایک پرمکھ تہوہار رہتا ہے نا اپنا کہ اس کے ٹائم پہ کیا اس ٹائم پہ
ہاں جی بالکل صحی فرمایا آپ نے عشاء اللہ آپ بس ایسے ہی بولتے رہیے ہمیشہ یہی انسان کی ترقی کا رستہ ہے اس حال کی کپا سے
صحیح فرمایا ان شاء اللہ عید پہ سبھی مہمانوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اپنے رشتتے دار ہوتے ہیں اپنے بھائی جان ہوتے ہیں اور بھی سبھی سے ملنا جلنا ہو جاتا ہے یہید پچے اچھا تیوار ہے یہ آپ فرمائی آپ کیا وچار رکھتی ہے کیی بات نہیں
عید کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ب پروانی ہوتی ہے اب کی بات تو میرے شوہر کے ساتھ میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی تو میں نے اب کی سستے بازار میں سے بہت ہی زیادہ شاپنگ کی تھی اپنے بچوں کو بھی لے کے گئی تھی میں تو بچوں نے بھی کافی اچھی شاپنگ کی اب کی بار گرمی کی وجہ سے کیا ہے ہلکے ہلکے کپڑے بھی خرید کے لائے ہم
آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں
جی میرے سال فتنے میں
ہوں یہ تو اچھی بات ہے جیسے بھی اپنے بھارت بھارت دیش میں کیا ہے کہ زیادہ تر سرکاری نوکریوں کا کریز ہوتا ہے تو اس سے اچھا اپنا خود کا کوئی بندہ ہو تو اچھا ہی ہے
ہاں جی اور کھانا پکا لیا آپ کے گھر پہ اچھا تو پکایا تھا آپ کی امی جان نے آج
ہاں کوئی سبزی روٹی اور چاول بھی پکائے ہیں
اچھا میری امی جاننے تو ایک کٹل کی بریانی بنائی تھی اور کھانا لائی
سب کو پسند ہے نا کٹل تو
ہاں کٹہل مجھے بہت ہی پسند ہے کٹہل کھا کے تو میرے دل کو سکون ملتا ہے ج سا اللہ کی دوعازے
خیر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ہاں مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے خوشی ہو ا اور بتائیے آپ آپ اپنی کو نیا سیکھنے کو ملے تو مجھے بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو بھائی
مجھے کیا ہے کہ سفر کرنا بہت بڑ ہاں سبھی خیریت آپ کاب ایسے کس چیز میں دیکھیے کس چیز میں آپ
جی ہاں مجھے تو مجھے تو تو جیسے کہ آن لائن ورک وغیرہ گھر کی کام کاجوں میں سلائی وغیرہ مجھے سب چیزوں میں ہی چیز لینا بہت ہی پسند ہے اسس اللہ کی بات ہے سب صحیح ہوتا ہے یہ
جی مجھے تو سفر کرنا بہت پسند ہے سفر نئی ن نئی نئی
جی ٹھیک ہے آپ اپنا خیال رکھیے گا ہ جی
خدا حافظ